ج کمارا
وعلیکم السلام ہاں کھیل رہ ہاں ہاں ا
ٹھیک ہے
ہاں مم اوکے
تھیک یو تنکیو بہت اچھا اچھی اسٹوریز سے میں آپ کو عید الفطر کے بارے میں بولوںا عید کیا کرنا ہوتا ہے
اوکے
پیارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دن کیا کرنا ہوتا ہے بوں کو
ہاں آپ کو پتا ہے سامنے ہےا کیا آتا ہے آتا ہے آتا ہے بہت بہت زیادہ آخری دن جب شام کے شان نظر آتا ہے وہنے ج ب ہے نا کیا بتے ہیں دائی ھر دوسرے مے آپ کو سمجھ آ ہاں وہ وپس میں آپ کو بتا دا ٹھیک ہے ہلو ہاں
کش
کھ نہیں ہاں آگے پڑا سب بے چے بے بڑے ن اور صاف ستھرے کر د رہبا ہاں پھر صبح س نہاتے ہیں نا پھر کپڑے لگا لیے اچھے اچھے لگا مسکر نے
اور سنو اس کے بارے میں
رر آتا خ ہو ب ج نا سب کو پتاا یہ ہاں ہ بس بڑیا ہاں ہاں کچھ نہیں نہیں مجھ کو وہاں مزہ نہیں آتا کیوں نہیں آتاجھے وہاں پتنا نہیں تھاھ جا رہا ہ م نہیں ہے وہ پ ایج کے لوگ ہیںاں دیکھیے آپ کوک ہے دار ہے مجھ کو وہاں سے مزہ نہیں لگتا مزہ نہیں آتا پھر کہاں پہ آتا ہے م پھر بس میں آ نا ح میں بڑ جب تک میں بڑی ہوں اچ جب جؤں گ سے کمپٹ ہوگی نا
پھر جانا آپ کمپلیٹ کر کے کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ مزہ ہے وہ میں کیا ہے
ہاں کچھ نہیں معالش کر رہی ہو میں نہیں ہوں زندگی میں خوش رہو انجوائے کرو پارٹی کرو کھانا کھاؤ
خوش رہو
جب بھی من سے انجوائے کرو ٹینشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچا اگریباہ ہاں نہیں وہ اجھی بھی نہیں ہے
پھر کیسی ہم
اچھا اچھا وہ بھی اچ ہے لیکن آپ ج سات
پھر آپ لوگ اچھا آپ آپ کھیلتے تھے
ہاں پچھلی بار دیکھ جب آپ جگ گئے تھے پھر آپ چلی گئی کچھ د
کیوں
کیا ہاں ش ہاں جبٹا میں ملی ہاں کرشنی بائیا ہاں ا آپ مجھے بہت پسند ہو میں آپ کو کٹنے سے ہ ٹھیک ہے دیکھو ابھی آپ چھوٹی بشی ہو آپ کو نماز پالا ال ال کرنااہ انسان بنا آپ کو خوش ہو جائے گا واہ بھی واہ نا چاہیے لوگ واہ واہ کر اوکے
آپ کو مدد کرنا چاہیے دووں کو اور آپ ماہ میں کرتی ہوں کس کی
ویری گڈ
آ ب چاہے نکے ھینک یوھیک ہے ہاں د ج ہاں ہشہ ہاں
اور سن
بس بڑیاب ہاں سیکنڈ گورنمنٹ پرائمری وہ بھی بہت اچھا ہے وہاں پہ پڑھنے بہت اچھا اسکول ہے اور آ ایسے ہی ہے ہے نا وہ ہے نا کوئی سر وہ کیا ہے وہ بھی اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے ہاں اچھا ہے وہ مرتا ہے کیا نہیں اگر آپ کبھی بھیدت کرو گی نا میں چاہے سر کو فون ٹھیک ہے
اسی لیے اچھا بنو اللہ تعالی کا واہ واہ
اور سنا بس بڑیا اور سب ٹھیک ہے وہ کب گیے ہیں کیا پرسوں میں وہ کب آئے گی واپس کبھی آئے گی نہیں بابا وہ مجھ کو پیار دیتا ہے نہیں کیوں وہ مجھے دیتی ہے مگر تھوڑا
دیکھیے نہیں یہ اکثر ہوتا ہے
ہے نا
اب آپ کے پاس بھائی نہیں ہے نہیں ہے اللہ تعالی اپ کو مجھے بھائی ایک چاہیے کیا چاہیے بھائی تب آپ کو مزہ آئے گا اوکے اور سنا بس بڑھیا کچھ نہیں ادھر بہت گرمی ہے
بہت گرمی ہے
اچھا ہے نا گھر میں نہاتے ہیں ہاں ہاں ہاں اوکے مجھے پتہ ہے اوکے کچھ نہیں اوکے اوکے اوکے ہاں
نہیں کرتی ہوں ہاں
کب
جب میں نماز پڑھتی
ہاں
نماز بھی پڑو نماز نور ہے نماز انسان کا سکون ہے نماز کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں نماز کو چھوڑو لیکن نماز مت چھوڑو نماز کے بغیر انسان مشکل ہے ہاں ہاں ہاں ریکویسٹ کرتا ہوں کھانا چھوڑنا سب کچھ چھوڑنا اوکے نہیں اوکے ہاں ہاں اوکے اوکے اوکے نہیں میں نہیں ہوں
کیوں لگیا اتنا کیسے کیوں لگیا گھر
ادھر بہت گرمی ہے
بہت گرمی ہے او ہاں اللہ تعالی اپ کو آسانی عطا کرے آسانی خوشی دے
ہاں ہاں بائے ہاف